ہاں سلمان بھائی جان
وعلیکم السلام رحمت اللہ س کیسے ہیں آپ
وعلیکم السلام علم رحمت اللہ سلمان بھائی کیسے ہیں سب خیریت
الحمد للہ سب اللہ کا کرم ہے میں آپ سے ا کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے
الحمد للہ پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے لیکن آج کل بچوں کو پڑھانا پہلے جیسا آسان نہیں رہا
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے موبائل سوسل میڈیا اور دوسری چیزوں میں بچوں کا دھیان زیادہ رہتا ہے
جی ہاں اسی لیے اب صرف کتاب پڑھانا کافی نہیں ہے بچوں کا دل جتنا بھی ضروری ہے
بالکل اگر ٹیچر بچوں سے پیار اور عزت سے پیش آئے تو بچے بھی کھل کر سیکھتے ہیں
میں اپنی کلاس کی شروعات ہمیشہ سلام سے کرتا ہوں اور دو منٹ اچھی باتیں کرتا ہوں اس سے ماحول اا اچھا ہو جاتا ہے
میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ بچے صرف نمبروں کے لیے نہ پڑھیں بلکہ اچھے انسان بننے کے لیے بھی پڑھیں
صحیح کہا علم کا اصلی مقصد انسان کا اخلاق چرتر کو بہتر بنانا ہے
بالکل بالکل میں بچوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے والدین استاد اور بڑے کی عزت کرنا سیک ہو
اور سچ بولنا وقت کی پابندی محنت کرنا بھی سکھانا چاہیے
جی جی جب بچہ ان باتوں کو سیکھ لیتا ہے تو آگے چل کر ہر کام میں کامیاب ہوتا ہے
ایک بات اور ہے سلمان بھائی ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے کوئی جلدی سمجھتا ہے کوئی تھوڑا وقت لیتا ہے
بالکل اس لیے ٹیچر کو صبر رکھنا چاہیے اور ہر بچے کو برابر موقع دینا چاہیے
میں کمزور بچوں کے لیے الگ سے دس پدہ مت دیتا ہوں اس سے آرام سے باتیں کرتا ہوں
یہ بہت اچھی بات عادت ہے کئی بار بچے سوال پوچھنے سے بھی ڈرتے ہیں
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بیٹا غلطی کرنا بری نہیں ہے غلطی سے سیکھنا ضروری ہے
تو وہ یہی طریقہ بچوں کا آتم وشواس بڑھاتا ہے
اور میں بچوں کو صرف رٹنے کے بجائے سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالتا ہوں
جی جی کیونکہ سمجھ کر پڑھنے والا بچہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے
آج کل پریکٹیکل ادرن دینا بھی ضروری ہے
بالکل جیسے گنت ہو تو بازار کا حساب وگیان ہو تو روز مرہ کی چیزوں سے سمجھنا چاہیے
اور بھاشا پڑاتے سمے بچوں سے بات چیت کروانی چاہیے تاکہ ان کا آتم وشواس بڑھے
صحی فرمایا ایک اچھا ٹیچر ہمیشہ خود بھی سیکھتا رہتا ہے
جی ہاں اگر استاد خود نئی باتیں نہیں سیکھے گا تو بچوں کو نئی چیزیں کیسے سکھائے گا
ہوں بات صحی ہے میں ہر ہفتے نئی کتاب یا نیا شکھن طریقہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں
ماشاء اللہ یہی جذبہ ہر شکھک پہ ہونی چاہیے
اچھا کوشر بھائی جان بچوں میں انوشاسن بنائے رکھنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں میں سب سے پہلے بچوں کو پیار سے سمجھاتا ہوں اگر کوئی سر ہاں اچھا کوسل بھائی جان بچوں میں انوشاسن بنانے رکھنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں
میں سب سے پہلے بچوں کو پیار سے سمجھاتا ہوں اگر کوئی شور کرتا ہے تو اس سے سب کے سامنے ڈانٹنے کے بجائے الگ سے بلا کر بات کرتا ہوں
بالکل صحیح سب کے سامنے ڈانٹنے سے کئی بار بچے کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے
جی بچہ اگر عزت محسوس کرے گا تو خود اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کرے گا
میں بھی کلاس میں ایک نیم رکھتا ہوں کہ پہلے سب ایک دوسرے کی بات دھیان سے سنیں گے پھر اپنی بات کہیں گے
یہ بہت اچھا طریقہ ہے اس سے بچوں میں صبر اور تہذیب دونوں آتی ہے
جی اور ہر ہفتے میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ پڑھائی
ماشاءاللہ اس سے بچے کھول کر اپنی پریشانی بتاتے
جی ہاں کئی بچوں کی پریشانی کی توم نہیں ہوتی بلکہ گھر کا ماحول ہوتا ہے
بالکل کچھ بچے کے والد محنت مزدوری کرتے ہیں اس لیے گھر پر پڑھائی
ایسے بچوں کو ہمیں تھوڑا زیادہ وقت دینا
صحیح کہا ہے استاد صرف کتاب پڑھانے والا نہیں بلکہ رہنما بھی ہوتا ہے
میں بچوں کو روز ایک اچھی بات ضرور بتاتا ہوں سچ بولو محنت کرو اور کسی کا دل مت دکھاؤ
یہی بات ان کی پوری زندگی میں کام ائے گی
ہوں آپ ہوم ورک کیسے دیتے ہیں
میں کم لیکن سمجھداری والا ہوم ورک دیتا ہوں تاکہ بچہ خود سوچ کر حل کرے
بہت اچھا اچھا زیادہ ہوم ورک سے بچے بوجھ محسوس کرتے ہیں
پڑھائی میں خوشی ہونی چاہیے ڈر نہیں
بالکل بالکل میں کبھی کبھی پڑھائی کو کھیل کی طرح بھی کروا دیتا ہو
بچے تو پھر بہت خوش ہو جاتے ہیں
جی پورا کلاس اتساہ سے بھر جاتا ہے
آج کل ڈیجیٹل پڑھائی بھی ضروری ہو گئی ہے
ہاں لیکن موبائل کا صحیح استعمال سکھانا بھی اتنا ہی ضروری ہے
بالکل موبائل علم حاصل کرنے کا ذریعہ بیں سمے برباد کرنے کا نہیں
صحیح فرمایا آپ نے میں بچوں سے کہتا ہوں کہ روز کم سے کم آدھا گھنٹہ کتاب ضرور پڑھو
اور میں کہتا ہوں کہ ہر دن کچھ نیا سیکھو چاہے چھوٹی سی بات ہی کیوں نہ ہو
ایک اور بات ٹیچر کو کبھی اپنے غصے پر قابو نہیں کھونا چاہیے
جی کیوںکہ بچے ہمارے ویوہار سے ہی سیکھتے
ہاں کوثر بھائی جی کیونکہ بالکل ہم جو کریں گے بچے وہی اپنائیں گے
اس لیے اچھے استاد کا پہچان صرف اس کے پڑھنے سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق اور کردار سے بھی
ماشاء اللہ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی
اللہ تعالی ہم سے مستانے پہ نیک نیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے
امین اچھا کوثر بھائی آج ایک اور اہم بات پر بھی چرچا کرتے ہیں والدین اور ٹیچر مل کر بچوں کا بہتر قبل کیسے بنا سکتے
بالکل سلمان بھائی ہر مہینے کوشش کرتا ہوں بچے کو والدین ہو جائے اور ان سے بچے کی پڑھائی اور عادتوں کے بارے میں کھل کر بات کرتا
یا بہت اچھا خیبر گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں جاننے سے بھی بچے کو سمجھنا
جی اگر بچے گھر کے پیچھے برسانے سے گزر رہا ہو تو استاد کو بھی یہی اور نرمی اور حوصلے کے ساتھ یہ سارا چاہیے
صحیح فرمایا ہر بچے کی اپنی کہانی ہوتی ہے
بالکل اسر کسی بچے کے دوسرے سے تلنا نہیں کرنی چاہیے
میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہر بچہ اپنی الگ صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے
کوئی پڑھائی میں اچھا ہوتا ہے کوئی کھیل میں کوئی ڈرگس ڈرائنگ اور کوئی بھاشن دینے میں
اور اس لیے ہمیں ہر بچے کی خاصیت پہچاننی چاہیے
اور جب بچہ اچھا کام کرے تو اس کی تعریف ضرور کرنی چاہیے
جی بالکل ایک چھوٹی سی سابسیی بھی بچے کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتی ہے
میں کبھی کبھی کلاس میں آج کا بہترین ودیارتھی بھی چنتا ہوں
واہ اس سے بچوں میں اچھی پرتیسپردھا بھی رہتی ہوں گی
جی لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مقابلہ ایک دوسرے سے نہیں بلکہ خود سے بہتر بنانے کا ہونا چاہیے
بہت خوبصورت بات کہی آپ نے
بھائی آج کے دور میں بچوں کو صرف کتابی علم نہیں بلکہ اچھی تہذیب بھی سکھانی ہوگی
بالکل سلام کرنا بڑوں کی عزت کرنا چھوٹے سے محبت کرنا اور سانچ بولنا یہ سب بھی تعلیم کا حصہ ہے
میں بچوں سے کہتا ہوں کہ اسکول سے باہر بھی اپنے کردار کا دھیان رکھوں
ہوں کیونکہ اچھے اخلاق والا انسان ہر جگہ سان پاتا ہے
صحیح کہا اور ہمیں بچوں میں صفائی کی عادت بھی ڈالنی چاہیے
جی جی صاف کلاس صاف کپڑے اور صاف ماحول سے بھی اچھی سوچ پیدا ہوتی ہیں
میں بچوں کو پیڑ لگانے اور اسکول صاف رکھنے کی مہم میں بھی شامل کرتا ہوں
ماشاء اللہ اس سے ان میں ذمہ داری کا احساس بڑھتا ہے
بالکل پھر بھی اپنے گھر کے م محللے میں بھی وہی آدت اپناتے ہیں
ایک اور بات ہمیں بچوں کو محنت کی اہمیت بتانی چاہیے
جی کامیابی کا کوئی چھوٹا راستہ نہیں ہوتا
ہوں میں اکثر کہتا ہوں آج کی محنت ہی کل کی کامیابی ہے
اور میں کہتا ہوں کہ علم جتنا بانٹا اتنا بڑھتا ہے
مساء اللہ بہت اچھی بات اللہ کا تعالی سب ہم سب استادوں کو ایسی توفق دیں کہ ہم اپنے علم سے سماج اور آنے والی نسلوں کے لئے بھلائی کا ذریعہ بنے
آمین یا ربول المین
اچھا سلمان بھائی جان سے سوری کوسر جی اگلی بار ملیں گے تو بچے کے کیریئر نئی تعلیم تکنیک اور سماج میں استادوں کی ذمہ داریوں پر بھی تفصیل سے بات کریں گے
اور بتائیے سلمان بھائی جان
اور تو ابھی پڑھائی لکھائی بچے لوگ کے چل ہی رہا ہے ڈیلی آنا جانا ڈیلی آنا جانا لگل رہتا ہے اسکول جاتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں باقی گھر میں بھی کچھ توب بھی مان لیجیے کھیتی باڑی دیکنا ہے
ابو کا کیا حال چال ہے
وہی کھیتی باڑی پر بھی دھیان دینا پڑ جاتا ہے نا
اچھا اچھا
توبھی کھیتی بھی ہستی بھی دیکھ رہے ہیں
جی جی
اور باقی سب چل رہا ہے اور آپ نے بتائیے
تو میرا بھی ٹھیک ہی چل رہا ہے س
ہاں
بارش آج بھی ہوئی ہے
اچھا کتنا دیر تک ہوئی
وہی لم سم دو گھنٹہ کے آس پاس ہوا ہے کنٹین
ہوں
ہاں
اب بارش ہوئی ہے تو کھیتی تو اچھا ہوگی ایک دم پورا
ہاں کھیتی پورا ایک دم لہلہا رہا ہے میں
گاؤں کے لوگ بھی کافی خوش ہوں گے گاؤں کے کسان لوگ کو بارش کا بہت انتظار ہوتا ہے
جی
ہوں
اور بتائیے اپنے بجنس کے بارے میں سلمان بھائی جان
ابھی تو بجنس اللہ کےرحم